اللام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بائی جان بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ سب ٹھیک ہے بھائی
جی الحمد للہ شکر اللہ کا آپ سنائیں گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے ہیں
جی جی شکر الحمد للہ ہم سب بھیھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ شکر اللہ کا چل رہا ہے زندگی
جی جی
اور کیا کر رہے ہو بھائی جان
اور بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں بس ابھی بیٹھے ہی تھے تو ابھی باہر سے باہر سے ٹہل کے آئے تھوڑا بہت تو اب سوچا ابھی ہم وہیں کھیلنے تھے کھیل کود میں تھے تو اب تھکے ہوئے تھے تو اب سوچا گھر پہ ریسٹ کر ابو بور ہی ہو رہا تھا تو سوچا کسی سے اچھے سے بات کروں تو من میں خیال آیا کہ کیا آپ سے بہت ٹائم ہو گیا بات کرتے ہوئے تو اب آ سے ہی کچھ بات کروں ہے نا جی
جی جی بھائی جان بے شک بے شک آپ نے اچھی بات کہ ہے تو آپ کھیل رہے تھے جی بھائی جان
جی جی ہم ابھی کھیل رہے تھے بھائی
جی بھائی جان اچھی بات ہے کھیل کھیل کود تو یہ اچھی بات ہے اس سے صحت ٹھیک رہتا ہے
جی جی بالکل اسی لیے تو کھیل کھیل رہے تھے اس سے تو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے مطلب ہماری جو لائف ہیلتھ ہے وہ تو بہت ہی اچھی رہتی ہے نا جی
جی بھائی جان یہ تو اچھی بات ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آج کھیل کود میں زیادہ کم انٹرسٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ زیادہ آج فون ہی چلاتے ہیں کہ زیادہ کیونکہ زیادہ کھیل کود پہ دھیان ہی نہیں دیتے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو زیادہ فون یوز کرتا ہے تو وہ اس کو آنکھوں میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے ہے نا بھائی جان وہ ایک ٹائم کا لیزی بن جاتا ہے ہے نا بھائی جان تو آپ نے آپ نے اچھی بات کہی آپ کھیل رہے تھے تو کام کے ساتھ ساتھ کھیلنا کھیل کود میں بھی پڑھنا بھی ضروری ہے اور کھیلنا بھی ضروری ہے نا بھائی جان اس سے انسان اس کا اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے جو گرمی ہی بیٹھتا ہے تو اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے پھر ہے نا بھائی جان آپ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہو کھیل کود کے بارے میں اس سے کیا فائدے ملتے ہیں
ہاں جی بھائی جان کوئی ہم بتا دیں گے تو آپ نے بولا جیسے آپ نے بولا کہ کھیل کود سے جو انسان کا وہ دماغ کہ مطلب وہ اچھا رہتا ہے وہ تندرست رہتا ہے تو وہی تو اس اور وہ جو انسان کا وہ ٹینشن ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے تو اس سے وہ مطلب دور رہتا ہے اس سے مطلب انسان کی مطلب خوشی مطلب ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں جو لوگ ہے مطلب کتنے لوگ روز باہر جو ہے گیم کھیلنے جاتے ہیں زیادہ لوگ تو آ کو پتا ہی ہے ٹی وی پر ہوتے موبائل فونس پر ہوتے ہیں یا تو وہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں وقت تو اسی وجہ سے ہم دھیرے دھیرے پھر جو یہ ہم کھیل کود میں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا جی
جی بھائی جان جی بھائی جان بے شک آپ نے اچھی بات کہی ہے
جی تو کھیل کود سے لیکن ہمیں انٹرٹین مطلب اسے ہم خود کو مطلب انٹرٹین کر رہا سکتے ہیں وہ اور اس سے ہم صحت مند رہہ سکتے ہیں اگر انسان کو کسی چیز کا کسی کام کا دباؤ ہو پرریشر ہو تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس دباؤ سے بھی دور ہے
جی بھائی جان آپ نے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اگر کوئی دماغ پہ کوئی ذہن میں کوئی چیز ہو تو ہم دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں ہے نا بھائی جان جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کھیل کودنا تو یہ تو اچھی بات ہے
جی جیسا جیسا آپ نے یہ میں بتا رہا تھا آپ اگر اکثر دیکھیں جب اگر ہمیں ذہن میں کوئی دباؤ ہو یا پریشانی ہو کچھ تو جب ہم کھیلنے کے میدان میں اترتے ہیں جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس وقت جو ہماری جو گھر کی پریشانیاں باقی پریشانیاں تو وہ ہم بھول جاتے ہیں اس وقت انسان کچھ الگ ہی دنیا میں ہو رہا ہے ہوتا ہے وہ مطلب اس وقت سکون میں ہو رہا ہوتا ہے نا جی
جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے لڑکے ہوئے جو فون چلاتے ہیں تو ان سے کیا کہنا چاہتے ہو آپ آپ
جی جی تو اس کے تو بہت ہی نقصانات مطلب اگر اس آپ کو اگر پتہ ہی ہے دو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگوں کی مطلب فون کی وجہ سے اس کی عادت لگ گئی ہے اور ان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہئی لوگ مطلب جس کو پڑھنا لکھنا ہوتا ہے وہ فون پہ ہی زیادہ ٹائم مطلب اسپینڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنے جو مطلب پڑھائی پہ ہے یا باقی کھیل کود میں گھر کے کام ہوئے وہ اتنا ہاتھ نہیں پٹاتے تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بہت ہی مط تب وہ متاأثر ہو رہی ہے
جی بھائی جان جی بھائی جان تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں ہمیں کھیل کود زیادہ ہی دھیان دینا پڑے گ ل کام پہ پھر پڑھنے پہ بھی لیکن کھیل کودنے میں بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمارا شہر اس سے ہمارا صحت ٹھیک رہتا ہے تو جو آپ کو پت ہی ہوگا بائی چانس جو گھر میں بیٹھے ہو جو فون چلاتے تو وہ ان کو بیماری زیادہ اٹیک کرتے ہے نا بھائی جان
جی بالکل بالکل تو آپ نے صحیح ہرمایا کہ اس سے ہماری جو صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے تو جب ہم مطلب کھیل کود میں مطلب ملاوث ہوتے ہیں تو اس سے جو ہمارا جسم ہے وہ مطلب ایکٹیو رہتا ہے ہمارے مسلز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں دل صحت مند رہتا ہے اور جو موٹا اگر آپ دیکھیں گے جو موٹے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ کھیل کود نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو کھیل کود میں ہو رہے ہوتے وہ فٹ ہوتے ہیں وہ موٹا پ پ زیادہ نہیں ہو رہا ہے نا جی
جی بھائی جان جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی
جو یہ سپورٹس ہے جو یہ کھیل کود ہے تو اس سے مطلب جو انسان کا مطلب دماغ پہ اچھا اثر پڑتا ہے کیسا آپ کو کیسا لگتا ہے
جی بھائی جان سرکار نے تو اچھی بات یہ کھیل کود میں میرے حساب سے تو کھیل کود میں زیادہ دھیان دا چاہیے کیونکہ انسان انس دیکھو اگر کھیل کود میں اچھا کرے گا تو اس کی لائف سیٹ ہو جائے گی وہ آگے بڑھ پائے گا اس کی لائف ہو جائے گی وہ آگے وہ آگے اپنا پریوار بھی چلا سکتا ہے اپنا ہے نا بھائی جان
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ نے صحیح فرمایا کہ کہ کھیل کود مطلب خالی تندرستی کے لیے ذہن کے لیے مطلب نہیں ہے اسی سچ میں اگر کوئی چاہے کوئی اچھا ہو اس کھیل کود میں جیسے کرکٹ ہو کبڈی ہو فٹ بال ہو تو وہ اگر اس میں آگے سے اچھی محنت کرے گا تو اس کی لائف بھی سیٹ ہو سکتی ہے وہپ اپنا کیریئر بھی بنا سکتا ہے جناب
ہاں ہاں وہی تو میں بھی بول رہا ہوں تو وہ آگے بڑھ سکتا اپنا کرو اپنی فیملی چلا سکتا اپنا روزگار چلا سکتے تو لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو لوگوں کو چاہیے کہ کہ وہ زیادہ فون یوز نہ کرے وہ باہر نکلے گھر میں نہ بیٹھے اب وہ اکثر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دیکو جو گھر میں لڑکا ہوتا ہے اس کو پریشن ہوتا ہے زیادہ ہے نا دیکھو اگر وہ گھر میں بھی اگر اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں گھر میں ٹھیک ہے آپ باہر بھی جاؤ دوست سے ملو ان کے ساتھ باتیں شیئر کرو ڈپریشن بھی کم ہوگا کھیلو کودو اس سے آپ کی باڈی لینگویج بھی اچھی رہے گی ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو آپ نے صحیح یہ فرمایا کہ مطلب اس سے تو آپ کو پت ہی ہے اگر آپ اگر آپ نے مطلب آپ کھیل کو کھیل کود میں کھیلتے ہو مطلب کرکٹ وکٹ جی تو آپ نے دیکھا ہوگا دیک ہوگا آپ نے مطلب کرکٹ کی وجہہ سے ہم مطلب ڈسپلن میں رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی کپٹان رہا ہوگا ہوتا تو اگر آپ مطلب کسی کی بات نہیں مان رہ تو اگر آپ کھیل کے میدان میں جب آپ اترتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے لیڈر کو چنتے ہیں اس کا مطلب اس سے جو وہ کہتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ مطلب ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں نا
جی بھائی جان اس سے سے اس سے کیا تمیز رہتا ہے بھائی جان تو اچھی بات تو کہئی نہ کہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ سپورٹس میں آئے کھیل کود میں آئ
تو کھیل کود سے صرف کاؤنسلینس بھی نہیں بڑتا جب انسان مطلب ہم محنت کرتے ہیں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں خود کے اوپر یقین ہوتا ہے اگر ہم مطلب ہار بھی جائیں تو اس سپورٹس میں ہم دوبارہ اٹھ کر محنت کرنا مطلب سیکھتے ہیں نا جی
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے تو لوگوں جو جو لوگ لڑکی گھر میں بیٹھے ہیں فون چلا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کہ وہ باہر آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے کھیل کودے اچھا اچھے سے وہ ان کا صحت ٹھیک رہتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو گھر میں جو گھر میں بیٹھے لڑکے ہوں ان کو زیادہ اٹیک جب وہ باہر نکلتے تو پھر ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان پہ یہ موسم اٹیک کرتا ہے مطلب الرجی ہوتی ہے بیماری اٹیک کرتی ہے ہے نا بھائی چان
ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا جو گھر پہ ہی بیٹھتے ہیں جن کو عادت نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کہ وہ زیادہ تھک جلدی تھک جاتے ہیں وہ دھوپ سے جل جاتے ہیں یا کچھ اور مطلب جو ان کی مطلب وہ جسم ہے وہ اس طرح کا نہیں بنتا ہے نا جی تو آپ مجھے یہ بتائیں جو بچے ہیں جو مطلب یہ اسٹوڈنٹس ہے ان کو مطلب سب اس کھیل کود میں مطلب جانا ضروری ہے ان کے لیے مطلب اس پہ ان کا باڑی پہ کیا فائدہ ہوگا اس کو مطلب کی کیسی مدد مل سکتی ہے
جی بھائی جان اگر اگر میری نظر سے دیکھ تو جو سکولوں کالجوں میں ہے نا ان کو بھی ان کو کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو آگے کھلا آگے کھیل کود میں ان کو زیادہ اہمیت د کیونکہ دیکھو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کئی آپ نے دیکھا ہوگا کئی الگ الگ ڈسٹرک کے الگ الگ اسٹیٹ کے جب وہ ٹرافی ہوتی ہے ہے نا بھائی جان پھر اسکول کا نام بھی روشن ہوتا ہے نا بھائی جان اس کا نام بھی آ کے آتا ہے تو کہئی نہ کہئی اسکول والوں کو بھی یہی سوچنا کالج والوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ سپورٹس میں بھی تھوڑا دھیان دے پڑھائی پر بھی دھیان دے لیکن سپوورٹس پر بھی دھیان دے ہے نا بھائی جان
جی جی تو آپ کو آپ کو جیسے پت ہی ہے مطلب آپ نے کہا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں کھیل کود میں بھی ملاوث رہتے ہیں تو جب ہم مطلب کوئی سپورٹس میں کھیلتے ہیں مطلب کچھ گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو پت ہی ہے کہ ہم بہت مطلب دوست بناتے ہیں وہاں پر جب ہم الگ لوگوں کے ساتھ مطلب کھیلتے ہیں تو ہماری جو باتیں کرنے کا طریقہ ہے جو مطلب ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے نا جی
جی جی جی ڈسپلن رہتا ہے تو اس سے انسان انسان آگے بھی بڑھ سکتا
جی جی تو اگر ہر انسان مطلب ڈیلی مطلب ہر کوئی مطلب آدھے سے ایک گھنٹہ لے کر مطلب فزکل ایکیکٹیوٹی میں مطلب کھیل کوود میں حصہ لے تو وہ بہت سی بیماریوں میں سے بچ سکتا ہے میری نظر میں جو موبائل ہے ٹی وی ہے یہ سب کچھ مطلب وقت ان سے مطلب وقت ن کال کو انسان کو چاہیے کہ وہ کھیل کود میں جاہیں جس سے ان کی مطلب صحت مند جسم اور دماغ بھی رہتا ہے
جی جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے اچھا اچ اچھا بولا مجھے آپ سے کچھ تو سیکھ ملی ہے کہ دیکو جو بھی میرے ہمسا رشتے دار جو بھی ہوگا گاؤں میں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کھیل کود میں آؤ گھر میں مت بیٹھو فون مت یوز کرو زیادہ انشاء اللہ میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا ہے نا بھائی جان دیکھو اگر میری اگر میرے میرے ن اگر میرے اگر میرے کہنے سے کوئی ایسا کر جائے گا تو وہ میرے لیے کافی ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو بھائی جان آپ سے مجھے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا دل کو سکون مللا آپ نے مجھے بہت اچھی باتیں سکھائی ت خدا حافظ اللہ حافظ بح